ج
وعلیکم السلام اجان صاحب ب فرمائیے کیا حال خال ہے
بس خیریت ہے خدا کی مہربانی ہے
جی انشاء اللہ ہم بھی بس بیٹھے ہوئے جی جی انشاء اللہ بس بیٹھے ہوئے ہیں ہماری طرف تو آج بہت زیادہ بارش توئی ہے رات میں بھی پوری رات بارش ہوتی رہی ہے تو
ایس تو میرے یہاں بھی بہت بارش ہوئی ہے اب بھی ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی
جی جی باقی آپ سنائیے ہے
اور سنا بس بڑھیا ہے آج تو کہیں نہیں یار اندر ہی اٹھے ہیں بارش کی وجہ سے آج تو اندر ہی بیٹھے ہیں موسم
ہاں
اچھا ہے
ج جی جی میں بھی کیا ہے کہ یہ دکان پہ جاتا تا ہ لیکن آج تھوڑا لیٹ ہی جاؤں گا کیوںکہ گراہک بھی تبھی آتے ہیں نا جب موسم بھی تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہو اور ہمارے بازار کبھی ایسا تو ہے نہیں کہ سٹی کے ٹائپ کا ہو مطلب ایک دم صاف ستھرا ن ابھی کیا ہمارے بازار میں پانی بڑ رہا ہوا تو کیا ہے کہ گراہک بھی اتنا جل
بالکل بالکل ملہ گراہک تو بھی تب موسم اچھا ہواھلے گ موسم بارش نہیں ہوگی توبھی زدہ آئ گے
جی جی وہ کیا ہے نا کہ ایسے اگر کوئی بجار ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرا رہتا ہے تو ماشاء اللہ سبھی کس مکم میں آ جاتے ہیں ا گرا نام ہمارا آپ گاؤں کے آالات آپ کو پت ہی ہے کہ گاؤں میں کیسے آلات ہوتے تو وہ اسی حساب سے آتے ہیں
اس ٹائم نا اس ٹائم تو پورا پانی پانی ہو رکھا ہے تمہارا بازار اور کیا ہی بتائیں بھائی جان
جی
اور آپ بتائیے کیا کیا کر رہے ہو آپ
بس انشاء اللہ بس یہی تھا میں کیا ہے کہ وہ سی جے پی پروٹیسٹ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا صب ہی صبح تو وہاں پر کیا ہے کہ اب پہلے دن بیس جولائی کو نا ان کا ایک مطلب مک جو بتا پروسٹ بتا ہے لیکن جئے گی ابھی ٹوینٹی ون یعنی کہ اکیس جولائی کو انہوں نے کیا ہے کہ اب وہ پکروتے ج رہے ہیں اب کیا ہے کہ پہلے انہوں نے پولیس والوں نے لاٹیاں ماری تھی لیکن کوئی ہر کوئی ایک لمٹ تک چین کرتا ہے اس کے بعد تو آپ کو بت ہی ہے کہ جب کوئی غصہ آ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی ہو سامنے تو وہ کیا ہے کہ اب پوولس والوں کو چھوڑ نہیں رہے ہیں اب تو ان کے سامنے کوئی بھی آ رہا ہے وہ ان کا ایکشن کا ری ایکشن کر رہے ہیں اب تو
اب بھائی ایسا تو ہوگا ہی
ہاں وہ تو ہر ہر ایک میں ہوتا ہے جیسے آپ نے نیپال میں بھی دیکھا ہوا نیپال میں کیا تھا کہ انہوں نے پہلے گولیاں
جی جی بھائی جان مجھے نا اس میں ایک سازش لگ رہی ہے بھائی جان
جی جی
وہ کیا ہے کہ اس کا میں ایک سازش ہے جو امت شاہ سے نا استفا مانگا ج رہا ہے امت شاہ سے بھی مانگا جا ہے پی ایم سے ہی مانگا ج رہا ہے اور یہ دھرمندر پردان ہے نا اس سے بھی مانگا جا رہا ہے کچھ تو اس میں جول ہے یہ تو پکا ہے مجھے بھی پتا ہے
نہیں یہ سبھی ہٹنے چاہیے ان میں سے ایک ایسا ہی جس سے کہ یہ دیش چلا سکے آپ کو کون اس میں سے یگیہ لگ جو کہ دیش چلانے کے لائق ہے اس سے اچانا ابھی آپ ہمارے ہی بغل میں دھ لیجے نیپال کتنے اچھے منتری بنے ہیں وہاں پر ہر ایک پورا
اس سے بھیا جی بھائی جان اس سے نا پورا سسٹم گڑبڑا سکتا ہے
نہیں وہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے اگر یہ ابھی تک انہوں نے کتنا مہنگائی بے روزگاری کتنی بڑھا رکھی ہے اگر یہ دیں گے تبھی کچھ اچھا ہوگا اگر ہم آگے کی بھشیہ کی سوچ کے اگر آج بدلاؤ نہیں کریں گے نا بائی جان ہاں
سنو بھائی جان جیسے کہ ارے ایک انسان کا اگر استفا استفا مانگا جائے نا تو اچھا ہے اگر سات ساتھ ایک ساتھ اتنوں کا مانگے گا تو نہ تو اتنے لوگ ایک ساتھ استفا دیں گے اور دیں گے بھی تو پوری پورا سسٹم گڑبڑا جائے گا کہیں سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوگا اس میں کیونکہ ہم بھی جانتے اس بات کو کہ اس میں ضرور کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ چل رہا ہے یار ایک بات بتاؤ آپ کا ایک مدا ہے یہ نیوز پیپر والا ٹھیک ہے مان لیا چلو ٹھیک ہے اچھا ہے ہم بھی اس کا سمتھن کریں گے کوئی کرتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے بٹ اس میں بجرنگ دل کو کو اور آر ایس ایس کو مردباد کیا جا رہا ہے اور بھائی آستھا کو ٹھس پہنچ ہی جا رہی ہے کریے جو وہ بولتے ہیں نا سیتا کا پ نیتا کا نام لے کے نیتا کا پتی بنایا جا رہا ہے ایسا کچھ بول رہے ہیں وہ
نہیں ابھی یہ دیکھیے کہ آر ایس ایس والے اور برنگ دل والے دیکھے انڈیا میں نہیں رہتے ان کے بچے انڈیا میں نہیں پڑھتے
ان کے بھی بچے تو وہ انڈیا میں پڑھتے ہیں تو انہیں بھی وہ جون کرنا چاہیے بس یہ آپ کو کہاں پر دیکھتے ہیں ویلنٹائن ڈے کے دن کہیں پر ہندو مسلم لڑکے کوئی بیٹھے دکھ جائیں ہندو مسلم کر رہے ہوں گے نا کسی کہیں بھی دیش میں کہیں بھی مدا ہو ہندو مسلم کا سب سے پہلے آر ایس ایس اور بہرنگ دل دکھتا ہے جیسے آپ نے ابھی کچھ ٹائم پہلے دیکھا ہوا ویسٹ بنگال میں چناب ہوئے تھے وہاں پر بس کیا ہے کہ پہلے کیا ہے کہ مسلمانوں کی سرار تھی اب بی جے پی کی آ گئی اس ٹائم پہ یہ بہت جووروں چوروں سے گئے تھے لیکن آج وہاں دلی جنتر منتر پہ نہیں پہنچیں گے کیکہ بتائے کہ جن کی یہ آر ایس ایس اور بی جے پی جو آر ایس ایس اور برنگ دل یہ چلتے ہیں یہ اپنی سرار سے ہی چلتے ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں ہیں اب یہ ان کے خلاف کیس بول سکتے ہیں اس لیے نہیں تو یہ دیکھیے یہ کیا انڈیا میں نہیں رہتے یہ باہر سے آ رہے ہیں کوئی بس یہ بس ایک ہی جگہ پہ دیکھتی ہے جہاں پر دھرم کا اینگل ہوگا نا وہاں پر جو سب سے پہلے دکھ جاتے ہیں
وہ تو ہے لیکن اگر دیکھو یہ بھی اگر سمرھن کیسے کریں تو کس کو اس پہ کریں اب دیکھو یہ یہ ان کے خلاف بول رہے ہیں تو سمرتھن کتے کرے
ارے مانوتا کے ناط تو کر سکتے ہیں نا بھائی جان
پابا بھائی جی جی بولیے
یہ کیا مانو نہیں ہے کیا کیا ان کے بچے کیا پڑھائی نہیں کریں گے انڈیا کے اسکولوں میں کون سےی یہ بجرنگ دل والے
کریں گے بھی ان کا تھوڑا طریقہ مجھے گغط لگ رہا ہے بھائی جان بقی سنو یہ کر رہے ہیں وہ غط نہیں ہے لیکن ان کا طریقہ غلط لگ رہا ہے
بھائی جان طریقہ ا بھی غلط ہو لیکن رزلٹ اس کا صحیح آنا چاہیے طریقہ غلط ہے مانتے ہیں لیکھن رزلٹ اس کا صحیح رہے گا جب تک یہ نہیں ہٹیں گے نا بھائی جان دیش سدھر نہیں سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیے دیش میں کیا ہے کہ م مہنگائی
بھائی جان کی یہ یہ اٹھے ہیں ان کو ان کو اٹھایا جائے بٹ دیکھو ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتا یہ ارے پی ایم کا مانگو تو اچھا ہے ہے نا پی ایم کا کیونکہ مین مکھیا وہی ہوتا ہے اگر اس کا مانگیا جائے تو کوئی دقت نہیں اگر اس کا مان لو تو اس ادھر جائیں گے تھوڑا بہت اور اگر کوئی نیا پردھان منتری بنے گا تو تھوڑا طریقے صحی بنے گ نا
ارے بھائی جان پردھان منتری اور یہ شکچھا منتری کی کرسی کے لیے ہمارے دیش میں بہت سارے اچھے انسان ہیں خانسر کو بنا دیجیے سکھا منتری کوئی کمی ہے ان میں
ارے خان صاحب اب تو اپنا نیا سی ایم ارے ایک ایک نیا چرہ بھی سامنے آیا ہے پی ایم پد کے لیے جو ہے پی ایم پد لائق ہے
جی جی
یہ یہ جو وجے تھالاپتی کا نام سنا ہوگاپ نے بھائی جان
جی جی ہاں تمل ناڈو کے سی ایم ہے وہ
ایم پد کے لیے بھائی صاحب ایک دم پرفیکٹ انسان لگ رہا ہے مجھے اس ٹائم آگے کی تو بگوان کان جانے کی کیااہی کیا سب کی ہی نیت خراب ہوتی ہے اور اس ٹائم کچھ کچھ تو ٹھیک کر رہا ہے وہ
کچھ کیا ا انہوں نے ا تمل ناڈو بہت کچھ ٹھیک کیا ہے وہاں سے کیا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا اڈل نکالا تھا کہ کسی بھی نیتا کے جو پوسٹر ہوتے ہے نا جو لاکھوں روپ پوسٹر کروڑوں پ پوسٹروں پہ خرچ کر دیتے ہیں وہ سب سے پہے ہٹھائے اب انہوں نے نئے نیم نکال چالے ہیں کہ جو بھی ایم ایل اے ہوگا یا پھر ایم پی ہوگا ان کے بچے بھی وہیں کے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے اور کوئی بھی ادھکاری ہو جیسے آئی ای ایس ہو آئی پی ایس ہو ان کے بھی بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے
بھ جان آپ نے دیکا سنو میں نے میں نے دیکھا تھا ان کا ایک پوسٹ دیکھا تھا تو اس میں کیا تھا کہ جو جو وہ تھے نا ایم ایل اے تھے ان کے بیٹے ابھی سے اس سرکاری اسکول میں جوائن کر لیے ایڈمیشن لے چکی ہیں اور ان کی دیکھو ایک ودایکا تھی سنو بدا کا تھی ایک تو اس کے اس کی ڈیلیوری ہوئی تھی اس کا بچہ ہوا تھا کوئی بچہ بتا تو بچہ ہونے کے جسٹ دو دن بعد
جی جی
میٹ ک ت
جی
شش میٹنگ جس میں وہ چاہے تو نہیں بھی جا سکتی تھی ہے نا نہیں چاہتی تو نہیں جاتی وہ اس کی مرضی بٹ وہ گئی اور اپنے جو چھیتر کا نا اس میں سمسیا سامنے رکھی اور ای سی مطلب اتنے ایکٹو ہیں وہ ان کے جو ایم ایل اے ہیں وہ بھی اتنے ایکٹو ہیں بھائی کیا ہی بتائیں
ارے بھائی جان وہ ابھی جو انہوں نے اپنے جتنے بھی وہ منتری بنائے ہیں نا انہوں نے سبھی پڑھے لکھے ہیں یہ ایسے گمار نہیں ہے کیونک کہ ہمارے سینٹر میں بیٹھے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ کی پرفارم کیا ہوتی ہے ایسے تو ہم نے شکچھا منتری بنا کے رکھے ہیں دمینندر پردھان اس کو کیا آتا ہے کچھ نہیں بس یہ کیا چاہ رہے ہیں بس ان کو لگتا ہے کہ بس یہ گردی من چھوڑو اور ایش کرتے رہو دیکھ کا تو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیے کہ یہ آپ رہے نا کہ سبھی کا استعفا مانگنا غلط ہے کون سی کون سی چیز مطلب چل رہی ہے دیکھو شکچھا منتری کا کام ہوتا ہے شکھا کو سنبھالنا
دیکھو سنو اگر ایک بات کریں نا ہم دیکھو اگر سب سے پہل دیکھو پردان منتری کا استعفا مانگ لیا جائے اس کے بعد میں جاپن دیا جائے کہ ان ان کو ہٹا دیا جائے نہیں تو پھر آگامی سمے میں مطلب ایک بڑے آندولن کا آان کرنا پڑے گا تو اچھا اگر سی ایم ہو اھا اچھا پی ایم ہو تو تو وہ آندولن کی نوبتی ہی نہیں آنے دے گا
یہ ایک بات سنو کہ اگر جو چیز صحیح چل رہی ہے اس کا تو نہیں مانگ سکتے لیکن آپ دیکھیے
جی
وت منتری کام ہوتا ہے کہ د دیش میں مہگائی کو کنٹرول کرے آ کو لگتا ہے کہ مہگائی کنٹر ہو رہی ہے پہلے ریچارج جو ہمارا ہوتا تھا وہ شاید دو سو روپے میں ہو جاتا تھا آج وہی تین سو پینسٹھ روپئے
سنو بھائی جان اب دیکھو مہنگا کی ہوتاوں میں ریشا کی ہوتا وہ ہے نا کیا ہے ان کا بجے تالپتی جی تو انہوں نے کیا بولا ہے کہ اگر میرے تمل ناڈو میں ریچارج پر اگر ایک پیسہ بھی بڑھا تو میں یہاں رہنے نہیں دوں گا جیو کمپنی کو
تو بھائی جان یہ کام جب وہ ایک اپنے اسٹیٹ میں ایک سی ایم کہہ سکتا ہے تو یہ ہمارے یہ پردان منتری کیوں نہیں کہہ سکتے ان کے کے منہ میں کیا دہی جمع ہوا ہے یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو پورے دیش کو چلا رہے ہیں یہ کیوں نہیں کہہ رہے اس بات کو میرے دیش میں اگر ایک بھی پیسہ بڑھا تو میں ایک بھی کمپنی کو یہاں پر رہنے نہیں دوںا کی بی ایس ایین ایل کو سپورٹ نہیں کرتے کیوں ان کے جو بی ایس این ایل کے پہلے ٹاور تھے یہ انہوں نے اٹھا کے پرائیویٹ کمپنیوں کیوں بیچ دی ہے
دیکو بیچے نہیں بجان اس میں کیا ہے کہ دیکو میں بتاؤں بی ایس این ایل جو کمپنی ہے نا وہ ایک گورنمنٹ کی کمپنی ہے اور اس سے اس کو کچھ ملتا نہیں مل نہیں رہتا ہے نا تو اس نے کیا کیا کہ اس کو پرائیویٹ جو ٹاور تھے نا کمپنی اس کو اس کے ٹاوروں کو جو جیو تھی نا جیو کو دے دیے بیچ دیے کیونکہ ان کو فنڈنگ نہیں دیتے تھے بی ایس ایین ایل کو فنڈنگ نہیں دیتے تھے یہ لوگ
ارے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آپ کیا ہے کہ گور اگر جنتا سے پیسہ لے رہے ہو تو سے جنتا کے بلے کے لے لگاؤ نا آپ پرائائیویٹ کمپنیوں کو پروموٹ کرو میں لگے ہوئے اس سے تو اچھاپ بی ایس ایین ایل کو بڑاوا دو سستا پیک ہے اس کا دو سو روپئے ابھی بھی ریچارج ہوتا ہے اپنے گاؤں میں بھی ٹھیک چلتی ہے لیکن آپ نے کہیں بھی بی ایس نل کا ایک بھی بورڈ لگا ہوا دیکھا ہے
بھائی جان بور تو چھوڑو ایک بات بھائی جان سنو اپنے پاس نا میں تو کہیں سم ہی نہیں مل رہی اگر ملے نا تو سم سے میں اس کا اتنا پرچار کروں کو اتنا آگے بڑھاوا دوں بھائی صاحب کیا ہی بتاؤں میں
ارے تو بھائی جان یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری سرار چاہتی نہیں ہے کیوںکہ بی ایس ا ا کو بڑھوا دےی تو ہمیں ان کو پیسے لگانے پڑیں گے پرائیویٹ کمپنیوں سے ان کو اپنا ٹیکس ملتا ہے اس لیے وہ پرائیویٹ کمپنیوں کو زیادہ ٹیکسے رہی ہیں اگر پرائیویٹ ٹیکس اگر پرائیویٹ کمپنیوں کو بڑھا دے رہی ہیں تو ان کو یہ ایک ب مل رہی ہے کہ مطلب ان کو سپورٹ مل رہا ہے ان کو پت ہے کہ سرار ہمارے خلاف بھولے گی نہیں
جی جی اور ایک بات بتاؤ نا بھائی جتنے بھی جو پیسے والے لوگ ہیں سالے اتنا خا ھ ب بیھے اتنا کا کے بیٹھے اگر وہ پیہاغبیوں میں دیاائے نا تو پور دش پیسے والا ہو جائے گا
پہلے جب تک یہ بڈھے نہیں ہٹیں گے تب تک دیش کا کچھ نہیں ہو سکتا بھائی جان پہے بڈھوں کو ہٹھانا پڑےا جو کہ یہ آندولن صحی چل رہا ہے میرا تو من